ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام اور سب خریت ج اللہ کا شکر ہے آپ بتائیے
جی اللہ کا شکر اور کیا چل رہا ہے آج کل
بس ہم سوچ رہے تھے کہ آج کل کے بچوں کو دیکھو آپ پتا ہی نہیں چلتا کہ پ ہم نے پیسے کو سیو بھی کرنا ہے
جیسا
سارا جتنے پیسے دے دو اتنے پیسے خرچ کر دیتے ہیں
صی فرمایا پیسا بچانا ایک اچھی عادت ہے ہمارے لیے اگر جتنا بچاؤ گے ہمارے آگے جا کے کام آتا ہے
ج ہنر ہوتا ہے ہمارے د لیے اگر ہمارے اندر کو ہنر ہوتا ہے دیکھو تبھی ہم پیسہ کما سکتے ہیں اور اگر ہم اس کو بچ چائیں گے نہیں تو پھر کیا فائدہ ہمارا اتنا پیسہ کمانے کا
پیسے سو سمجھ کے ہی خرچنے کے چاہیے ہمیں کہیں بھی ہم ای ہی پیسے ویسٹ نہیں کرنے چاہیے کیونکہ پیسے کی قیمت بہت ہے
بالکل ٹھیک فرمایا دیکھو اب کئی بار ہوتا ہے پیسے ہم جوڑ کر رکھتے ہیں کوئی ہمارے پر ہاری بیماری آ ج جاتی ہے تو ہمس استعمال کرتے لیتا ہے
صحی فرمایا آپ نے سمجھداری کی ان چیزوں کے لیے سمج داری ہونی بہت ضروری ہے کیونکہ پیسہ وہی بچا سکتا ہے جو سمجھدار ہے پیسے نہیں تو اڑانے کے لیے تو ہر سادھن بنے ہیں کہیں بھی آپ اڑا سکتے ہو
بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے پیسہ دیکھو آپ کو پتا ہی ہے خرچ کرنا تو کتنا آسان ہو گیا ہے اس کو بچا کر رکھنا ابھی تو ایک ہنر ہے دولت کاما نے سے زیادہ تو اہم یہ ہے کہ کہ ہم اسے سنبھال کر رکھیں
صحیح فرمایا کیونکہ ہمیں وہی چیزیں لینی چاہیے ضرورت کی چیزیں یوز کرنی چاہیے جو اسی پہ ہی خرچ کرنا چاہیے ہمیں ایسی کوئی چیزوں کو نہیں یوز کرنا چاہیے جو نہیں لینا چاہیے جو ہماری بے فالتو کیی ہماری بے کار پڑی ہوتی ہے
دولت کی حفاظت دولت کمانے جتنی ہی ضروری ہوتی ہے آپ کو پت ہی ہے خرچ خرچ میں احتیاط اور بچت میں پابندی کامیابی کی نشانی ہے
صحیح فرمایا بس آج کل بچت کرنے کے بڑے لچے پورے ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے آپ کچھ بھی کر سکتے ہو اگر آج آپ پیسہ بچا رہے ہو کل آپ کچھ بھی خرید سکتے ہو کل آپ کے بچوں کو کام آتا ہے بڑے بڑوں کو کام آتا ہے اپنے اوپر کام آتا ہے کیونکہ کب بھی ضرورت پڑ جائے ہمیں خود نہیں پتا ان کا
فرمایا فضول خرچی دولت کو گھٹاتا تی ہے اور بچت دیکھو دولت کو بڑھاتی بھی ہے ہمیں ہر خرچ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے ہر بچت تمہارا مست قبل بناتی ہے
سحی فرمایا آپ کی کیونکہ پیسہ کمانا آج کے ٹائم میں بہت مشکل ہے بہت مشکل کہتے ہیں نا کہ آپ اسے صحیح ڈنگ سے خرچنا چاہیے تبھی تو اسے آپ کہیں بھی نیمت روپ میں سے کہیں بھی بچا کے رکھو گی تو آپ کی تبھی تو کام آتی ہے کی سونچ سمجھ کر آپ خرچو کہاں پے ہمیں چیز لینی ہے کہاں پے نہیں لینی ادک روپ پے ہمیں ان کی ضرورت تبھی ہم انہیں بچا سکتے ہیں انیں کی بچ چوں سے ہمیں آگے جا کے ان کی مدد سے ہی ہمیں آگ کام آتی ہے ہمیں ہم آتم نربر سبھی ہوتے ہیں جب ہمارے پاس پیسا بچا ہوا رہتا ہے
بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے آج کل تو دیکھو بچوں کو کتنا وہ ہے کوئی بچے فون میں پیسے ویسٹ کرتے ہیں اجاڑنے میں اور کوئی بچے باہر دیکھو باہر کا کتنا کتنا کھا کر اور کت پیسے ویسٹ کر دیتے ہیں دن اس سے دیکھو کتنی دولت کی بربادی ہو رہی ہے
صحیح صحیح فرمایا آپ ہوہی پیسہ بچا کے گھر میں بنا کے بچوں کو تو ہر چیز سے بچت ہوتی ہے جتنا پیسے بچاؤ گے اتنا آپ کی یہ ہے کہ آپ کے بچوں کو بھی بیماریوں سے بھی بچے گی کیونکہ آج چل ہر چیزیں اب گھر بنا سکتے ہو اور بڑی سستی پڑتی ہے ہمیں گھر بنانے کے
بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے اب آپ یہ دیکھو دولت ہمیں سب چیزوں کے لیے چاہیے ہوتی ہے بوجن کرنا کھانا کھانا ہے تو ہمیں دولت چاہیے بچوں کو تعلیم اچھی تعلیم دینی ہے تو دولت چاہیے آپ کے سواستھ آپ کی ہیلتھ اچھی ہوگی تو تمہیں اگر آپ بیمار ہو جاتے ہو تو آپ کو دولت چاہیے دیکھو روز روز ہمیں کسی نہ کسی چیز کی ضرورت تو پڑتی رہتی ہے اور بن دولت کے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے
صحیح صحیح فرمایا دولت نہ ہوگی تو ہم اپنے بچے جو کو باہر کی کنٹریوں میں کیس کیونکہ آج کل کی یہاں کی کام بہت کم ہے ہماری ملک میں کام آج کل بہت کم چل رہی ہے ہر ماں باپ ہر آدمی امی ابو ہمارے بھی یہی سوچتے تھے کہ کہ ہماراری بچی سفل رہی تو وہ اپنے بچوں کو تبھی بھیج پائیں گے نا اگر ہمارے جو منی ہم نے اپنی سیو کر رکھی ہے تبھی نا
بالکل ٹھیک ہےوایا دیکھو ہمارے بھی امی آ کو وہ جول خرچی کرتے تو آج کیا لوگ ہم لوگوں کی شادیوں پہ لگان آپ نے کہ پہ دیکھو آپ کتنا پیسہ لگتا ہے کہاں سے لگا دیتے آ پہلے تو بچے چ بھی آپ کو پتا ہے تین تین چار چار ہوتے تھے اب تو بچے بھی ایک ہوتے ہیں اور پھر ایک ایک دو دو ہوتے ہیں پھر بھی دیکھو کیسے دو لگ اتنا خرچ ہو جاتا ہے پتا ہی نہیں لگتا کہ کہاں جا رہے ہیں
صحی فرمایا کیکہ آج کل کی شادیوں میں جب بھی نگاہ ہوتا ہے تو بہت پیسے دینے پڑتے ہیں اپنی بیٹی کو بھی دینے ہوتی ہے اپنی وائی بھائی کو بھی دینے ہوتے ہیں سب کو دینا ہوتا ہے
وہ تو ہوتا ہی ہے تمہیں پت ہی ہے آج کل تو بنا دولت کے ہم کچھ نہ کر سکے دولت ہوگی تبھی تم کچھ کر سکتے ہو
صحی صحی فرمایا گھن کا صحیح پربند صحیح اس کی کنجی سنبھال کے رکھو گے تو کہتے ہیں نا ایک ایک کنجی آپ کو پائی پائی کہتے ہے بہت زیادہ بناتی ہے ہمیں وہی کہتے ہیں نا بچت اور خرچ دونوں کو سمجھداری سے ہی کرنا چاہیے یہ ہماری اپنی ہی بدھی ہے کہ آج کل کی اسکولوں میں بچوں کو تعلیم دینی ہے تو بہت بہت بہت زیادہ اتنی مشکل ہو گئی ہے کہ دن ب دن بڑھتی جا رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ کم نہیں ہوتی تعلیم کبھی بھی اسے سکھانے کے لیے ہمارے پاس پیسا ہوگا
کتنا خرچہ ہوتا ہے آج کل آج کل تو بچوں کو تعلیم بھی دینا کوئی آسان بات تھوڑی ہے
صحیح بات ہے بالکل صحیح تو صحیح ٹھیک صح فرمائی آی آپنی یہی تو پرابلم ہے آج کل سب سمجھتے بچے آج کل کی سمجھتے ہی نہیں ہے ان کو پیسے کا پتا ہی نہیں ہے کہ پیسہ کیسے کمانا ہے اور کیسے اسے اجاڑ یہپ کپت ہے نا کہ ہم نے کیسے اس کو سنبھال کے رکھنا ہے کیسے وہ ہمارے لیے کتنا مہتو پورن ہے تبھی تو ہم اپنا آنے والا بھوش بنا سکتے ہیں اور بچوں کا بھوش بن سکتا ہے ان میں سے
سے ہم دیکھو اپنے بوشیہ کے لیے ہی جوڑتے ہیں ہم لوگوں وہ کچ نہ کچھ بچ تو اپنے بوشیہ کے لیے کرنی ہی پڑتی ہے تمہیں پتا ہی ہے
صحیح فھرمانا کیونکہ آپ کہیں بھی جاتے ہو آپ کے گھومنے بھی جاتے ہو کہیں بھی کیونکہ ہمارے چھٹیاں ہوتی ہے تو بچوں کا دل کرتا ہے کہ امی اباؤ آپ ہمیں گھومنے لے کے جاؤ تو ا اگر ہمارے پاس پیسے جڑے ہوں گے تبھی ہم ان کو کچھ کر سکتے ہیں ان کو گھما سکتے ہیں اگر ہمارے پاس نہیں کیوںکہ جن کی جن کی انکم ایک جیسے ہی ہے جو روز کا آیا روز کا کھایا روز کا ختم ہو گیا وہ بھی تو وہ کیسے وہ اپنا بچوں کو خوشیا پوریا کر سکتے اگر ہمیں یہ خوشیاں پوری کرنی ہے تو تبھی ہمیں ان کا ساتھ شروع سے ہی دینا پڑے گا تبھی ہم جوڑ سکتے ہیں ان کو
تھوڑی روز تھوڑی بہت ہر مہینے بچت کرنی چاہیے آپ کو پت ہی ہے پیسو دولت کا کیا ہے دولت تو ج شوق تو دیکھو پورے ہی نہ ہو گے ساری زندگی ساری زندگی ہم جتنے مرضی شوق کر لیں اپنے وہ تو یہی ہوتا ہے جتنی دولت ہے اتنے ہی شوق کرنے چاہیے ہم لوگوں کو پر بچت تو ہمیں تھوڑی بہت ضرور کرنی چاہیے
صحی فرمایا کیونکہ دولت ہماری ایسی چیز ہے جو ہمیں ہمیں پتا ہے کہ ہم سیف ہے جس سے ہمیں پتا ہے کہ ہمیں کسی چیز کی کوئی پریشانی نہیں ہے کل کچھ بھی ہو جائے ہمارے پاس ہمارا جڑا ہوا ہے تبھی ہم دولت کو کہتے ہے کہ اسے ڈنگ سے جو ڈھنگ سے رکھو ڈھنگ سے سنبھال کے رکھو کیونکہ ایک ایک سے ہی تو بنتی ہے یہ دولت کی تو آپ تھوڑا تھوڑا جوڑو گے تبھی تو آپ کا کہتے ہے کہ آپ
آج مان میں ہو کل محل میں بیٹھ جاؤ بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے دیکھو دو لت جوڑیں گے تو ہمارے آگے ہی کام آئے گی اور کسی کے تھوڑا کام آئے گی
صحیح بات ہے کیونکہ آج کل کی فضول خرچیاں بہت زیادہ ہے جس کے کارن یہ بڑھتی جا رہی ہے سمسیایں سوچ فضول خرچی ہمیں کرنی بند کر دینی چاہیے بچوں کو سکھانا چاہیے کہ نہیں ہمیں آگے میں اپنا ف
بالکل دیکھو ہم اپنا بوش اپنا بوشیہ ہی تبھی بنا پائیں گے جب ہم نے کچھ دولت جوڑ رکھی ہوگی اپنے بوشیہ کے لیے آج کل تو دیکھو نوکریاں کرنے جاتی ہیں بچے تو بھی کئی بار نوکری والے بھی کتنی دولت مانگ لیتے ہیں کہ تم اگر تم نے کرنی ہے تو تمہیں پہلے اتنا دولت جمع کرانی پڑے گی ہمارے پاس
سئی فرم
چلو آتی بہت اچھا اچھا لگا آپ سے بات کر کر کے
جی آپ کے لی بھی بہت اچھا اچھا لگا ہے مجھے بھی
السلام علیکم
پھر ملاقات کرتے ہیں وک